ہلو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں میں نے سوچا تمہیں کال کرکے تھوڑا حال چال پوچھ لوں
سچ ہے ہماری کافی وقت گزر گیا ہے میں دراصل اپنی کت کتابوں میں تھوڑا مصروف تھی خاص طور پر اس نئے مضمون کی وجہ سے
تم کس نئے مضمون کی بات کر رہی ہو کیا کوئی ایسا سبق ہے جو میں نے کہا تم کس نئے مضمون کی بات کر رہی ہو کیا کوئی ایسا سبق ہے جو تمہیں پریشان کررہا ہے یا پھر کوئی نیا موضوع ہے جس میں تمہیں دل بہت دلچسپی محسوس ہو رہی ہے مجھے ضرور بتاؤ
میں دراصل حیاتیات کی بات کررہی ہوں تم تو جانتی ہو کہ یہ زندہ چیز س کا مطالعہ ہے یہ مضمون اتنا وسیع اور گہرا ہے کہ جب بھی میں اس کا کوئی سبق پڑھ رہا شروع کرتی ہوں میں اس کی گہرائی میں کھو جاتی ہوں تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
اوہ حیاتیات یہ تو میرا سب سے پسندیدہ مضمون ہے زندگی کی سچ چایوں اور جانداروں کی سخت ہو سمجھ جانا واقعی ایک انوکھا تجربہ ہے مجھے خوشی ہوئی کہ تم بھی اس رس تے پر نکل پڑی ہو اے اس میں تمہیں ابھی کون سا حصہ سب سے زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے
مجھے اس وقت جانداروں کے چھوٹے خالیوں کی ب بن بنیادی سخت پڑنا بہت پسند آرہا ہے یہ سوچنا کہ کتنا حیران کن ہے کہ ہمارا پورا جسم چھوٹے چھوٹے ٹسو سے مل کر بنا ہے جو خود ایک مکمل نظام کے تحت کام کرتے ہیں کیا تم نے اس حصے کو دھیان سے پڑھا ہے
ہاں بالکل خالیہ تو زندگی کے بنیادی اکائی ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا پودا یا کوئی بڑا جانور سب کی بنیاد اسی پر ہے مجھے اس کے اندر موجود نئے خوردا بنی حص سو کے کاموں کو سمجھنا بہت اچھا لگتا ہے جو چھوٹی سی جگہ میں ہر وقت متحرک رہتے ہیں
تم نے بالکل صحیح کہا مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کھانے کے اندر جو مرکزہ ہوتا ہے وہ پورے خالی کے کاموں کو کس طرح قابو میں رکھ تا ہے یہ بالکل ایک چھوٹے سے دارالحکومت کی طرح کام کرتا ہے جو سب کو ہدایت جاری کرتا ہے
صحیح تش بی دی تم نے مرکزہ واقعی پورے خالی کد دماغ ہے اس کے اندر جو موروسو مادہ ہوتا ہے وہی تو سب سے اہم ہے وہ اک نسل سے دوسری نسل تک تمام خصوصیات کو منتقل کرتا ہے اسی وجہ سے ہم اپنے والدین سے اتنے ملتے جلتے ہیں
جی ہاں مروثیت کا نظام واقعی معجزہ ہے میں کل ہی پڑھ رہی تھی کہ کس طرح خودروں اور جانوروں میں یہ مروثی مادہ ان کی دہار رنگوں اور یہاں تک کہ ان کے مزاج کا فیصلہ کرتا ہے یہ مطالعہ انسان کو قدرت کے اور قریب لے آتا ہے
بالکل اور جب تم پودوں کی حیاتیات بڑھو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ ہم سے کتنے مختلف ہیں مگر پھر بھی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے پودوں کا دھوپ کی روشنی سے اپنی غذا تیار کرنا ایک ایسی کار گزاری ہے کہ جس پر پوری زمین کی زندگی کا دار و مدار ہے
ہاں روشنی کے ذریعے غذا بنانے کی وہ صلاحیت واقعی لاجواب ہے پودے نصیب و روشنی استعمال کر کے ہوا سے خراب مدہ جذب کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں وہ صاف ہوا دیتے جس سے ہم سانس لیتے ہیں اگر یہ سلسلہ رک چاہے تو زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی
تم نے بالکل درست پوائنٹ اٹھایا اس نظام کے بغیر جانداروں کے کا سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے اور سانس لینے کے اس عمل میں بھی تو حیاتیات کی ایک پوری داستان چھپ ہے کس طرح ہماری پھیپھڑے ہوا سے صاف مادہ الگ کر کے خون میں شامل کرتے ہیں
واقعی جسم کے اندر کا نظام کسی جدید کارخانے سے کم نہیں خون کی گردش کا الظام ہی دیکھ لو دل کس طرح بنا رکے دن رات تڑپ رہتا ہے اور پورے جسم کے رنگوں میں خون پہنچا پہنچتا ہے تاب جسم کے ہر خالی کو توانائی مل سکے
دل کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ جسم میں توانائی پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی خالیوں کے اندر ہی ایک مخصوص حصے میں ہوتا ہے اس سے خالی کے توانائی گھر کہا جاتا ہے وہ غذا کو توڑتا ہے اور اسے آسانی سے استعمال ہونے والی توانائی میں بدلتا ہے
بالکل صحیح میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا اسے توان نائ کا مرکز کہہ سکتے ہیں لیکن کیا تم نے کبھی جانوروں اور پودوں کے درمیان اس بنیادی فرق پر غور کیا ہے کہ جانور ایک جگہ دوسری سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں جبکہ پودے شوکین رہتے ہیں
ہاں یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم فرق ہیں جانور اپنی غذا اور حفاظت کے لیئے حرکت کرتے ہیں اس لیئے ان کا دابی نظام اور حدییدیوں کا ڈھانچہ بہت مضبوط اور پیچیدہ ہوتا ہے پودوں کو حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی غذا انہیں ایک ہی جگہ مل جاتی ہے
جن پودوں نے ابھی یہ تو ایک اندرونی حرکت ہوتی ہے نا جیسے جڑوں کا زمین کے اندر پانی کی تلاش میں پھیلنا اور تنو روشنی کی طرف جھکنا یا یہ بھی تو انکی حیاتیاتی حرکت کی کی ایک شکل ہے جو انہیں زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے
تم نے بہت گہری بات کی ہے قوت کشش اور روشنی کی طرف پودوں کا یہ رد اعمال ثابت کرتا ہے کہ وہ بے جان نہیں ہے ان کے اندر بھی احساس کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے جو انہیں ماحول کے مطابق ڈھلنے میں مدد دیتا ہے ماحول کا اثر سب پر ہوتا ہے
ہاں ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ حیاتیات کا ایک بڑا حصہ ماحول اور جانداروں کی آپ سے تعلق اور مبنی ہے جانداروں کا ایک دوسرے پر انحصار اور ان کا اپنے گرد پیش گرد و پیش کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ زمین کے توازن کو برقرار رکھتا ہے
ہاں اس توازن کو ہماری زبان میں ماحولیاتی توازن کہتے ہیں اگر اس سلسلے میں سے ایک بھی جاندار کم ہو جائے یا موت کے گھاٹ اتر جائے تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے جیسے چھوٹے کیڑے مکوڑے پودوں کو کے پھولوں کی افزائش میں مدد دیتے ہیں
کئی پھولوں کی افسائش کا عمل بھی بہت دلچسپ ہے مکھیاں اور پرندے جب ایک پھول سے دوسرے پھول پر بیٹھتے تو وہ ان کے مدھون کو مل منتقل کرتے ہیں اس سے نئے بیج اور پھل بنتے ہیں یہ قدرت کا کیس کا بے مثال ان نظام ہے
اور یہ افزائشیں نسل کے نظام کی وجہ سے ہی تو زمین پر زندگی کی یہ رنگینی برقرار ہے سوچو اگر نئے بیج نہ بنے تو پرانے پودے ختم تم ہونے کے بعد زمین بالکل بنجر ہو جائے حیاتیات ہمیں ہر قدم پر زندگی ان کی بچاؤ کی تک ترکیبیں سکھاتی ہیں
اور یہ بچاؤ صرف پودوں تک محدود نہیں ہے جانوروں میں بھی دشمن سے بچنے کے لیے عجیب و غریب طریقے موجود ہے کچھ جانور اپنا رنگ بدل دیتے ہیں تاکہ وہ ماحول میں چھپ سکے اور ان کا شکار نہ ہو سکے اس پر پڑھ کر واقعی اسے پڑھکر واقعی مزہ آتا ہے رنگ بدلی یا ماحول میں ڈھالنے کی صلاحیت کہتے ہیں یہ صلاحیت انہیں ہزاروں سالوں کے دوران ملی ہے تاک تاکہ وہ زندہ رہ سکے جو جاندار بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ خود کو نہیں ڈال پا تے اس کی نسل اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے یہ تو من میں نظریہ کی بات کرتی جو اس میں زندگیوں کے ارتقا یعنی وقت کے ساتھ بدلاؤ سے متعلق ہے میں نے پڑھا تھا کہ کس طرح دنیا کے شا آ شروعات کے جندر بہت زیادہ سادہ سادہ تھے اور وقت کے ساتھ وہ پیچیدہ ہوتے گئے یہ سفر بہت لمبا ہے
جی ہاں ات تقاںی کا یہ سفر لاکھوں سالوں پر محیط ہے زندگی نے پانی کے اندر سے شروعات کی اور آہستہ آہستہ زمین پر قدم جمائے آج ہم جتنی بھی تعانوں اور اقسام دیکھتے ہیں وہ سب اسی لمحے سفر کا نتیجہ ہے حیاتیات اس سفر کا آئینہ ہے
یہ ہمارے جسم کا ہاضمی کا نظام کس طرح کام کرتا ہے ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ جسم کے اندر جا کر اتنے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمارے خالیہ اس توانائی کے روپ میں جذب کر لیتے ہیں یہ بھی کمال ہے
ہاضمے کا نظام واقعی ایک حیران کن نظام ہے منہ سے شروع ہو کر پیٹ اور آنٹوں تک کا ہر حصے کا ایک مخصوص کام ہے مخصوص کامیاتی میادیں اس کھانے کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر پیٹ
کا نظام خراب ہو جائے تو پورا جسم بےجان لگنے لگتا ہے اور اس سب کے ساتھ جسم کی صفائی کا نظام بھی تو ہے جسم کے اندر اور زہریلے زیادہ باہر نکالا د تو نا ہمارے مردے اس کام کو بخوبی انجام دیتے ہیں ان کو ہر وقت صاف کرتی رہتی ہے
بلکل گردے جسم کے اندر پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھ تے ہیں اگر گردے اپنا کام روک دیں تو زہر جسم میں پھیل جائے گا حیاتیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمارے جسم کا ہر اعضاء کتنا قیمتی ہے اور ہمیں اب اپنی صحت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے چلو اللہ حافظ